ٹھیک ہو اچھے سے بھائی ہاں بھائی میں بھی ٹھیک آپ کے گھر میں سب ٹھیک
ہا شکر اللہ کا بھا ی
داد وادا ٹھیک ہے دادا وادا ٹھیک ہے ماموں واموں ٹھیک ہے ماں باپ ٹھیک ہے
ہاں بھائی سنو نا الیون ففٹی ہو گئے
ہاں بھائی لافش تو ہو گئے بھائی
بائی تو برابر بارہ بجے تک ہو جائے گی یہ کال ختم
ہاں بھائی برابر ہو جائے گی بارہ بجے تک یہ کال ختم بھائی ہم بھی کیا کرنا ہے آپ بھائی ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساڑھے بارہ تک میں دیکھوں گا نا کتنی کال ہو جائیں گی تب تک بھائی یار بھائی یار ہاں بھائی ساڑھے بارہ تک بھائی آپ کو کتنے ٹاس کسے ہے ابھی بھائی
بھائی بہت ہے اس لیے بول رہا ہوں ایک بجے تک ایک بجے تک فسٹ
بھائی ٹوٹل کتنے ہیں اس وقت اس وقت تین ہے چار ہے دو ہے ایک ہے کتنے ہیں
بائی پتہ نہیں آج ہی نہیں ہے شاید دو ہے
اچھا بھائی یہ د ہے بائے بائے بائے
پھر رفریش ہوتے ن پھر آیں گے باندھ
ہاں بھائی پھر اور آئیں گے پانچ وہ بعات بھی تو اچھی ہے بھائی یار بھائی میرے کو تو یہ تیسری کال ایک تو ریجیکٹ ہو گئی نا بھائی
اس لیے وہ رام بھائی اس کے بعد ہم وہ ایک بجے تک کریں گے تو ٹھیک ہے ایک بجے
بھائی ٹھیک ہے بھائی بائی بائی بائی بائی بھائی یار لائٹ آنی بھائی لائٹ آنی چاہیے نا فون چارج رکھتا میرے کو فون بیسسینٹ چارج پائی
بھائی کیوں نہیں لائٹ بھیجتا یہ کیا ہم پیسے ل
ہاں بھائی بھائی بھائی بائی پیسے ویسے لیتے ہیں پہلے بولا چوبیس گھنٹے لائٹ رکھیں گے پھر رکھا ہی نہیں ان لوگوں نے سلو کمینوں نے ہاں بھائی
کتنا افیکٹ ہوا تھا
ار بھائی کس کال پہ افیکٹ ہوا تو بھائی میں نے تو دیکھا ہی نہیں بھائی ابھی
بول رہا ہوں اس سے پہلے والے کال کو اس سے پہلے نہیں جو اس سےہلے جو پہلے تھی
ا بھائی مجھے پتا ہی نہیں بھائی بولو چ تھا پانچ منٹ کچھ ففٹی سیون ہوئی تھی افیکٹ
بھائی یہ بول رہا ہوں ابھی یہ ہماری نا شام کو آج شام
بائے بائے
وہ نہیں جو میں بول رہا ہوں جو علی کے پاس جانے کے ٹائم ج ابھی نا ابھی
ا بھائی میں نے ابھی تو دیکھا ہی نہیں میں تو آپ کو ابھی سیدھے ہی کال کی بھائی
اچھا ٹھیک ہے بھائی مجھے ہو گیا ہے بھائی اس کو فور پوائنٹ ایٹی نائنٹی کچھ بھی ایٹی
بھائی بائے بائی آپ تو بہت اچھی بات کرتے ہو بھائی ماشا اللہش
وہ ٹھیک ہے نہیں
ہاں بائی وہ ٹھیک ہے دس منٹ کی کال پہ تو وہ ٹھیک ہے بھائی
بائی میں جو پرییکٹکل گول پریکٹیکل نہیں بھی
ہاں بھائی پریکٹیکل آپ کو پریکٹیکل بھی بنانی ہے بائی آپ کو بول کے میری پریکٹیکل دوست نے ختم کی بھائی
بھائی میں کروں اس کو میسج اللہ کو
ہاں بھائی کرو آپ سو والے کو میسج بولو بھائییار میرے کو پریکٹیکلیکھو جلدیار سمر وکیشن کی سمر وکیشن کے بعد وہ سبمٹ کرنی ہے بھائی آپ کو اتنا پتا ہے
بھائی اب ایک کام کریں گے بھائی اس کو میں ک دوں کال ہے نا یہ کل میںمتا ہوں گھر میں
بھائی آپ تو کل نہیں ہو گھر پہ یار منڈے کے دن جائیں گے نہ دیں گے
ہاں منڈے کے دن اور ہمیں ہے نا دوپہر دوپہر سے پہلے ہی
ہاں بھائی
ہم آرام سے جا سکتے ہیں دوپہر کے بعد تو ہم جائیں گے منڈی سے سٹی کے کیا بولتے ہیں وہاں مزہ ہے
ہاں بھائی منڈے سے جائیں گے سٹی کے
کمپیوٹر سینٹر نا
بھائی ار دیکھیں گے یار بھائی
ایک دو دن جائیں گے روز نہیں بھائی
بھائی دو تین دن کے جائیں گے بھائی گھر پر بیٹھیں گے مزے کریں گے بھائی مزے میں رہو بھائی مزے سے جی میرا ہوگا
جائیں گے بھائی کوپینے
بھائی یہ کہ جائیں گے بھائی مجیشے میں آپ رہتے ہو میرا کیا چاہتا ہے بھائی آپ مجھ سے اتنا محبت کرتے ہو بھائی
بائی آپ ا ہو ہو ا ہو
اب میں سناتا ہوں آپ کو انگلش میں شاید
انگلش میں نہیں اردو میں بھائی
بھائی بائی بائی سن ناپ بھائی اردو میں ہی سنا تھا
بولو بھائی
میں نے محبت کی تھی ایک سے اس نے وفوا نہیں کی
ہو کوئی نہیں کوئی نہیں ہو
ڈونفا
او
یار سارے بے وفا نکل کے
ہو ہو خدا
ہاں بھائی یار بڑا دل پہ پتھر لگ گیا
صبر میں اس پر آپ کو جواب دوں ایک
بائے بائے بائے دےیدو بائے بائے
صابر اللہ کسی کے ساتھ ن انصافی نہیں کرتا وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو
پائی سبر صبر کرنے والوں کو تو بہت پھل ملتا ہے بھائی صبر ہی میں چیز ہے زندگی میں بھائی
محبت موت سے بھی عشق ہے تم سے بھی پیار ہے موت بھی یقین ہے تم پر بھی بھروسہ ہے دیکھتے ہیں پہلے کون آتا مجھے دونوں کاائن تھ
پہلے میں یہ آتا ہوں بھائی آپ کے محبت میں بھائی
شار میری محبت کو تم ایک آزماؤ گے جان سے زیادہ اور کیا مانگنا پاؤ گے میری محبت سےتارون جیسی ہے کیا
بھائی مجھے نکالک ہے نا بھائی اب بیٹری بھائی
ہاں
مجھے اپنی کل نی چاہیے بیٹر بھائی ایک بجے تک بھائی
بھائی نکلے گی کتنا چارج ہے بھائی
ہ بھائی چارج ہے بھائی بیس پرسنٹ چارج ہے بھائی
بھائی نکلے گی بائف اب بھی آئے گا پاور بھائی
وہ یہاں بارہ تک آنا چاہیے پاپور بھائی
بھائی پھر مزہ ہے کیا نا بھائی ٹیں گ ہ ہی آئے گا بھائی گھر بھی بہت ہے بھائی
نماز سے محبت نماز سے اگر محبت ہو
ہاں بھائی بھائی بائی نے ما سے محت ہونی چاہیے بھائی انشاء اللہ تو ہو جائے گی ہم کو بھی مح
انشاء اللہ قرآن مجد جی تو ہر سوال کا جو زندگی کا ہر حساب
ماشاء اللہ ماشاء ال جزاک ال جھزاکۃ
قرآن کھول کر دیک
ش ہوا و قرآن دے کر کیا قرآن میں و و و ماشاء اللہ بھائی ج
مجھے ایک بات بتاؤ بھائی
بھائی بتاؤ بھائی
اپنے فہیم کو بولا ہمیں پیسے آ گئے
ہاں بائی بائی ب
بول
ہاں بس بار
ہاں بھائی
منیر کے پاس بھائی
کیا بھائی
بھائی وہ ہے نا بھی بھائی میرے گھر پر بھائی
کیوں
بھائی آپ بولا میرے س انڈے لانے میں گیا پھر اسی کے ساتھ بھائی میر کے پاس بھائی بھائی ابھی بھائی یہ پونے گیارہ بجے بائی
اچھا ٹھیک اس کا کیا راات کو انڈے کو کرنا تھا بھائی
بھائی بھائی ب اھا پروٹین بناؤں گا بھائی پروٹین سارا ختم کیا ہے نا بھائی بھ سن رہے بائی
ہاں بھائی سن رہا ہوں
ا ادھر سے بھی بولو بھائی یار اور بتاؤ بھائی آپ آپ کل سکم کیا آنا ہے بھائی
ہاں
وہ مزہ ہوگا کل پکنک میں مزہ آئے گا کل بائک کر نام نہ ہوگیا وہاں ہو گیا
ہاں ہاں بھائی کم مزہ آئے گا بھائی
پہ نہ ہو کے وہ ہو گ
ہاں بھائے
ڈپکیاں مارو گے وہاں پر نااک میں جاؤ گے
ہاں
ناگ ہے نا اوپر کوکر ناگ میں جاں پر جاں پر تین نو کے پیر بنا کر ہے ہکا وہاں پر
جاںہ ہم لاسٹائم گئے تھے ٹیوشن کے ساتھ
ہاں بائی بھائی
ہاں جائیں گے
ہاں بھائی کھک کرنا میں بہت مزہ آئے گا بھائی
ہاں بھائی ان شاء اللہ ایک کا مذہب ہے ہاں بھائی
اب آپ کو سو مگاتتی ہے
تھوڑی تھھوڑی بھائی مگر میں پانی سے رٹتا ہوں بھائی
اپ بئی تاچ بئی بھائی وہاں پر بہت ٹھنڈ پانی ہوتا ہے بائی وہاں پر فریز ہو جاگی بھائی
بھائی دیکھیں گے کیا قسمت ہے آگا بھائی
ب وہاں پر اس پانی سے سر میں درد کرے گا بھائی اور ڈبکی ماری آپ نے
بھائی کوئی بات نہیں بھائی
ہاں بھائی بھائی اور بتا بھائی بھائی آپ کیا آپ تو جانا ہے اب تو ٹیوشن جانا ہے ہمیں ساھے نو بج کے بھائی پتا ہے بھائی آپ کیا کریں گے ہم صبح ٹوشنے کے ٹائم
کیا کریں گے
ہم اٹھیں گےا اور بجے
ہاں
بھائی پہلے تو آ اور بھیج اٹھتے ہیں پہلے تو آ گیارہ سڑھے گیارہ اٹھتے ہو ہم اٹھیں گے بج پھر آٹھ بجے سے کال کریں گے برابر نو بجے تک پھر اس نے اٹھیں گے نو بجے یار
نہیں بھائی میں نے صبح صبح
ہاں بھائی
بس ٹھیک ہے
بھائی ٹھیک ہے بائی پھر اٹھیں گےام بچ پئیں گے چائےائے پھر سرنا تک ہو جائیں گے تیار نکلیںےٹوشین پھر آئیں گے ٹیوشن سے گیارہ بجے گیارہ ساڑھے گیارہ تک
ہاں
ہاں بھائی پھر جائیں گے سنو کر کھیلنے پھر آئے گا مزہ دن بھر
ہاں بائی ٹھیک ہے
ہاں بھائی جائے ہو جائیں گے ادھر نیچے ڈون ہوٹل میں بھائی
ہاں ٹھیک ہےا
بہت مزہ آئے گا
ہاں بھائی
بھائی بھائی بھائی بائی اب بھائی بیٹری تو میری اتر گئی بھائی نائنٹین پرسینٹ میری بیٹری اب
بھائی کوئی بات ہے مطلب ٹشن
بھائے بائے بھ
اور بولو بھائی لگ بھگ ہمیں دن کو ایک دن کو دس کو لے کر لیا ہے نا
ہاں بھائی بھائے
دس کلو سے زیادہ
بھائی دس سے اس سے زیادہ بھائی ساری ختم کریں گے ایک ساتھ پیسہ لیں گے بھائی بھائی مچھروں نے کاٹ لیا بھائی مچھر کان میں آ رہے ت تو کر رہے بھائی
انی کای ڈگ د
کیا بھائی
مجھے بھی پ تھا میں گا
ہاں بھائی مچھر کاٹ رہے بہت بھائی م بت کا رکھو آپ اپنا بھی خیال میں بھی رکھتا ہوں بھائی
بھائی پہلے اور کچھ بولو نا بھائی کچھ اچھا بولو نا بھائی
ا بائی کیا اچھا بولو بھائی میں نے بہت کیا اچھا بو چلو بائے آپ بھائی کل ملتے ہے بھائی ابھی ملتے ہیں بھائی ابھی کرتا ہوں میں کال ہ
نہیں کر رہے ہیں بھائی
ا بھائی میں مجھے کرنا ہے بھائی
بھائی آپ نے کیا نا مجھے کرنا میں نے کہاں کیا
اوکے اوکے بائی
دیکھو علی کے پاس میں نے کیا اس کے بعد آپ کیا مجھے کرنا بھائی میں کرا ہوں